ہیلو کیسیو میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں ویجیٹیبلس میں کیا پسند ہے
سبزی میں
ہاں
ویسے تو ساری سبزیا کھا لیتی ہوں پگ ک یہ سب کھٹا میٹا کدو مھا
اچھا کیسے بناتی ہوں کدو دودھ
میں کھٹا میٹھے کددو یہ کیا کہتے ہیں کھٹے میٹھے کدو کے لیے نا کدو لے لو ک چھیلکا نکالو
اچھا تم سلوا ہٹا دیتی
چٹا میٹھا جو بنتا ہے وہ کدو کے لیےل کا نکالنا پڑتا ہے تو ف اس چھٹ چھوے اسکور لمبے لمبے ریکٹینگل بک ٹ ہ رائی اور کلونجی میتھی اور زیرا یہ پانچ چیزیں چھوٹےوٹ ہوا آدھی آدھی چمچی کے برابر یہ سب تیل کو ڈالا لال مرچ کری تو ڈال ٹھیک ہے پھر ادرک باریک تھوڑا سا باریک باریک کاٹ کے ادرکت ہوگا س ڈ ادرک ڈالنے کے بعد جو کدو ہے ہوڈا
اچھا اچھا
ٹھیک ہے کدو کو ڈال دیا ایسے کدو میں نمک ڈالو اور ہلدی ڈال دو مکس کر دو اور دمی آچ کو چھو دو پندرہ منٹ کے
اچھا
کہ وہ سافٹ ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے بعد اس دھنیا پاؤڈر ڈالو اور کیا بولتے ہیں دھنیا پاؤڈر اور وہ تھوڑا سا کیا بولتے ہیں گرم مسالہ پاؤڈر اور لال مرچ ڈال دو پیسی لال مرچ پیسی ڈال کے مکس کر دو کیک حال ابھی پوری طرح سے پکا تو ہے نہیں وہ کدو اس کے بعد پھر اس کو دین مکس کر کے دھیمی آچ میں پھر چھو دس منٹ کے بعد اس کے بعد پھر کھولو اور پھر اس میں کو ڈالو کیا بولتے ہیں تھوڑا سا گڑ ڈالو آمچور پاؤڈر آمچور پاؤڈر ڈالو بھی بہت اچھا ٹی
اچھا
یہ دونوں ڈالو پھر دھیمی آج میں پھر چھوڑ دو تین منٹ کے لیے پھر جب میلٹ ہو جائے ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ اس کے بع تیز آنچ کر لو اس کو اچھے سے مکس کر لو نمک چکھ لو مرچ چکھ لو اور دیکھ لو امچور کا پاؤڈر نا تھوڑا زیادہ ہی رہے اور کو بہت زیادہ نہیں کہ اوور میں میٹھا لگے تھوڑا سا بول اس
اچھا میں ایسے نہیں بناتی میں تھوڑا سا سمپل ریسیپی میں بناتی ہوں کہ اس میں کیا بول
ہاں بونا ہوا
ہاں میں ایسے ہی بنااتا میں کھی چھلکا نہیں پال لیتی کبھی نہیں نکالتی اچھا جب میں کدو کا چھلکا نکال لیتی ہوں نا تو پھر میں اس کے چھلکے کے کباب بنا لیتی ہوں ویسٹ نہیں کرتی ہوں
ہ جو جو ہوتابھی پھر ریڈی ہو جاتا اس بعد کےاتھ
ہاں تو اللہس فل ریسیپی سے کدو بنا کے کیا ہاں سنی تھی عرض
یہ مطلب تو ب
بلی وغیرہ بول نہیں ڈالتی بس کھٹائی ڈال دیتی ہوں ایملی بقی باقی کچھ نہیں رات دی میں اس کی
ہاں یہ ریسیپی بھی بنتی ہے یہ بھی اچھی رہتی ہے پلین والی
ہاں کیونکہ پلین والی میں پوڑی سے کھا لو پراٹھا سے کھا لو تو اچھی لگتی ہے تو مسالحے پوڑی کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے یا تو پھر آپ وہ پورن پولی بنا اتے ہیں ن پورن پورن پلی اس کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے
ہاں اس کے ساتھ پلین سوجی والی جو پوڑی ہوتی ہے نا چلتی ہے ٹائٹ آٹا ب ڈالو اور تھوڑا سا جھی ڈال لو یا تیل ڈالو جو خستہ کرنے کے لیے پھر اس کو گون تھا چھوڑ
تو اس میں تھوڑی سی ہینگ اور اجوائن ڈال دو نا تو ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تھوڑا اچھا سے
نہیں نال
اچھاچ
یہ پڑیا و کر کی ہو تو تل لو اچھی لگتی ہیں اس کے ساتھ وہ کرنے کے ساتھ
ہاں اچھی لگتی ہیں
ہاں اچھا ت ستو کے پراٹھے تم نے کبھی تھے
نہیں میں نے کبھی نہیں کھاائے نہیں میں نے کبھی نہیں کھایا نہ ہی بنایا ہیں
میں بنا کر کتو کے پراٹھے آ وہک ستو کے پراٹھے کے لیے کیا کرو سب سے پہلے تو وہ آٹا لے لو آٹا
ہی گ ہو واللہ آٹا
آ
ستو کانٹا یا پھر گیہوں والا
گیہو پہلے تو ہم کو ستو کا پراٹھا جو بنے گا ستو کی تو سل ہو گی ن
اچھا
کہنی آٹالو نمک دال گڈیاال اپت بادتنی کلیے
ہوں
مڑ سو آپ ہے ف بولو پار کے ہری مرچ ادرک اور کی پ اجوائن یہ جو پیار کا مسالہ ہوتا ہے نا
کس کا مسالحہ
چار کا مسالہ جیسے آم کا چار ہو یا ہری مرچ کا چار کا جو مسالہ ہوتا ہے
ہاں
تو تھوڑا سا مسالا لے لو لیمن جوس اور نمک ڈال کے اس کی سب میں مکس کر لو
اچھا
اس کے بعد پھر نا تھوڑا سا اس میں سرسوں کا تیل بھی ڈال د جس سے تھوڑا سا اتھنٹک ٹیسٹ آئے
اچھا
ہاں تو پھر وہ ڈالو اس کو بعد سب ملا لو اور اسٹفنگ دیکھے نا بہت زیادہ ڈرائی نہیں ڈالا ہے ڈرائنگ پانی ڈال
اچھا
ہاں اس پ ر وہ اسٹفنگ ہو جائے گی کے بعد کیا بولتے ہیں وہ اسٹفنگ تیار ہو گئی اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ سب کو پھر کیاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پشنٹا پراٹھا نا اس میں وہ کر ل اس کے بعد پھر وہ آٹا لو اس کو تھوڑا سا گوندھو اس کے بعد پھر اسٹفنگ ڈالو اس کی اور پھر اس کو بیل لو جیسے آلو کے پراٹھے بناتے ہیں ویسے ہی اور پھر گھی میںالو ٹیٹی
ہاں گھی میں ہے نا املی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھاؤ تو ٹیسٹی لگیں گے نا
ہاں رائتا دہی لے لو دہی کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی بنتی ہے ٹماٹر کشمیری لال مرچ لہسن تھوڑا سا کی پیاز ڈال کے
اچھا کیسے بناتی ہو تم ٹماٹر کی چٹنی نہیں
ہاں پہلے پراٹھا تو ریڈی ہو جائیں گے تمہارے اس کو تل لینا اس کے بعد پھر چٹنی ہوتی ہے نا ٹماٹر لے لو چار پانچ پھر اس میں تھوڑی سی تیل لو تیل لو اس میں وہ ٹاٹر ڈال کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ ڈال کلر اور تز اور اس میں باب ڈالو لہسن ڈالو اور تھوڑی کی پیاز آدھی پیاز ایک روٹی میں
اچھا پیس کے ڈالنی ہے کاٹ کے ڈالنی ہے
کاٹ کے سب کاٹ کے گرائنڈ ہوگا نا سب
اچھا سب کچھ گا مطلب تم نے پہلے م تھوڑا سا ڈیپ پروسیس میں بتاا ہ
ٹاٹر کی چٹنی تھوڑا ڈیپ پروسیس مطلب سب کو پیسنا ہے ٹماٹر کو پیاز کو سب چیزیں پیس کے ڈلیں گے اس میں
دو پہلے کہا ہی لو کہ تھوڑا سا بالکل تیل ڈالو نام کا بالکل ایک چمکی دو چمکی چار پانچ ٹماٹر کو مطلب ایسے ہی رفلی کٹ کر لو اسے
اچھا
ڈالو ایک پیاز آدھی پیاز ڈالو لہسن خھی ڈالو اور کشمیری لال مرچھ ڈالو بس ان کو سافٹ کرنا ہے دمی آنچ میں اور نک ھڈا ہو جائے اس مسالہ گرنڈر لو گرائنڈر میں اس کو تھوڑا سا در درا پی ہ دھنیا بھی ڈال لینا
اچھا
وہ ڈال دیتا درا پیسو اس میں نمک مھس پر لوگ دردری والی چک لگتی وہ
ہوں
تو کیا تم خالی ٹماٹر کی چٹنی بنا
ہاں نہیں تو ٹمٹر تنی ایک دم نارمل پروسیس سے بنا میں ٹماٹر کو پیستی ہوں بس اور کچھ نہیں پیستی باقی سب جیسی پیاز زرا ڈالا تل گرم کیا اس میں زیرہ ڈالا پیاز کی کوانٹیٹی میں تھوڑا سا ٹماٹر کے برابر لیتے ہیں اگر تین چار ٹماٹر ہے تو دو ڈھائی پیاز لے لیں گے پوٹی اس کو باریک باریک گول گول کاٹ لیں گے لچھے دار جیسے سیلیڈ کی کٹتی ہے پھر اس کو زیرے میں ڈال وہ جب تک پنک ہوگی ادھر اپن ٹماٹر کو کاٹ لو باریک یا پھر چوپر میں چاپ کر لو یا جیسا آپ کو چاہیے ویسا کر لو پھر وہ ٹماٹر ڈال دو اس میں ہری مرچ کاٹنی ہے تو ہری مرچ نہیں تو پھر تھوڑا سا نمن ڈال دو تو جیسے ٹماٹر کبھی میچھے ہوتا ہیں تو کھٹا پن آ جاتا ہے وہ ڈال کے لال مرچ ہری لال مرچ ہے پسی لال مرچ ہے جو بھی آپشنل وہ ڈال کے نمک ڈال کے ٹیسٹ کر کے کبھی کبھی اس میں مٹر بھی ڈال دیتی ہوںہیں فروزن یا پھر سیزنل جیسے مل جاتے ہیں بس ایسے ہی نارمل پروسیس سے بناتی ہیں
کڑی ک پ کی
سچ نہیں میں نے نہیں کھایا تھا
ارے وہ جو چنے ہو چنے رنے والے
ہاں
بنت گتی اور گرمیوں کے لیے بہت طب ٹھنڈا دیتا ہے بٹ
اچھا کیسے بناتے ہیں اس کو
ایک چسمتی کا پاؤڈر آتا ہے پیسا ہوا آتا ہے پو کا پسا ہوا پاؤڈر آتا ہے مطلب آٹا آتا جیسے آٹا ہوتا ہے نا گیہوں کا آٹا ہوتا ہےسے
اچھا
ہاں
ہوں
ا کال ن پ پودینہ کے پتےب پیاز باریک کٹی چ پیاز باریک کٹی ہوئی ہے اور کرم چلی آپشنل ہوتا ہے لیکن مطلب یہر رہتے ہیں پیاز اور ہری کیا کرتے ہیں گلاس میں ٹھنڈا پانی نہ وہ پاؤڈر ہے
ہوں
ستو کا پاؤڈر اس میں ڈالو اور تھوڑا مطلب اچھے سے مکس کر لو اس میں لمس نہ رہ جائے
اچھا
ہاں پھر اس کے بعد پھر لین روٹی نمک ڈال دو اچھے سے مکس کر لو اور دینا ڈال دو اور تیار ہے فریش ری فریش ہے نا
اچھا نہیں ایک مٹ بھی بنتا ہے اس میٹھا فلیور آتا ہے جس میں
ہاں ہاں ہاں چلو
چلو
ہ ٹھیک ہے بائے
چلو ٹھیک ہے رکھ
بائے بائے